ہلو
ہاں السلام علیکم جلیل بھائی جان
ہمم وعلیکم السلام
کیا خیریت ہے
سب ٹھیک ہے اپنا بتائیے
میرا بھی سب خیریت ٹھیک ہے دو دن پہلے سے آئے ہیں آگرہ سے گھوم کے
اچھا
تاج محل دیکھے
ہوں ہوں
تاج محل دیکھ و کے اس کے بعد آئے بڑا خوبصورت درشیہ ہے سمجھی اللہ کا قدرت ہے وہ
اچھا اچھا
مطلب اتنا شاندار ماربل کا بنا ہوا ہے سنگمرمر کا پتھر لگا ہوا ہے کبھی کبھی چلیے گھوم گھام کے آیا جائے ادھر سے
ہ چلیے کب چلنا ہے بتائیے
یہی سمے نکالتے ہیں ابھی تو ٹھیک موسم ہے برسات کا موسم ہے نہ زیادہ ٹھنڈا نہ زیادہ ٹھنڈا ہے نہ زیادہ گرمی ہے تو من یہی سوچ رہے ہیں کہ پندرہ بیس دن کے اندر میں پلاننگ کرتے ہیں اور ہم لوگ دس بارہ لوگ مل کر اور گاڑ گاڑی بھی ضرور کرتے ہیں اور چلتے ہیں
ہاں ہاں چلیں گے ٹھیک نا کب چلنا ہے وہ بتائیے گا
ضرور ضرور ضرور بتائیں گے
اور سب بتائیے آپ کا موسم کیسا کیا ہو آپ کی طرف
موسم تو ٹھیک کیا ہے جلیل بھائی جان بس اللہ رحم و کرم ہے لیکن یہی ہے کہ بارش بارش اس وورس جتنا برسات میں ہونا چاہیے اتنا اتنا ہو ہوا نہیں ہے تو سارا کسان سمجھیے کہ پریشان ہے کہ دھان کیسے بووائے فصل کیسے روپائے یہی بات ہے اور اور اب باقی بجنس پر ڈپینڈ ہیں جو بھی ہےیا بجنس سے جو انکم کرنا ہوگا بجنس سے ہی نہ ہوگا
ہاں ہوں
میں بزنس ہوں اب کھیتی باڑی پر مان لیتے ہیں کہ اب اللہ کا رحم و کرم کیا ہوتا ہے بارش کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے ہیں
ہاں ہاں وہ تو قدرت کا کرشمہ ہے
ہاں ہاں ہاں
کیا کیجیے گا اس میں کسی کا بس نہیں ہے
آئیے ہمارے گھر طرف کبھی تشریف رکھیے آپ کا خیر مقدم ہے آئیے ہم لوگ بیٹھ کر کبھی کچھ اسپیشل کھانا پینا کھاتے پیتے ہیں انجوائے کرتے ہیں
ہوں ہوں آئیں گے ابھی تو تھوڑا سا ادھر میرا گاؤں ترف ابھی تھوڑا بارش ہو رہا تھا دو تین دن پہلے ابھی دو دن سے کھلا ہوا ہے اس کے بعد تھوڑا سا ادھر مکاؤ کا تھوڑا بڑا ہوا ہے تو اس کا کوڑھائی وڑھائی چل رہا ہے
او تب تو ابھی تو وست ہوں گے ابھی کوار میں جو ہے نا جتنا سبزی وغیرہ ہے مکا وغیرہ ہے اسی میں آدمی وست رہتا ہے
ہوں ہوں
اور سوچ رہے ہیں نا کہ کشمیر جانے کے لیے کشمیر میں ایکگو ڈل جھیل ہے اور ڈل ڈل جھیل کتاب میں پڑھے ہیں لیکن دیکھے نہیں ہیں کبھی جا کے بڑا من شاندار کتابوں میں جو چتر ہے نا وہ شاندار دکھتا ہے
ہاں
ایک بار من خواہش ہے کہ جا کے ایک بار ڈل جھیل گھما جائے پورا ناؤ لگل رہتا اسٹیمر آرام سے آرام سے بیٹھیے پورا ایک دم کھانے پینے کا بونجنا وغیرہ سامان بھی لے لیجیے آرام سے کھاتے پیتے پورا جھیل کے گھوم پورا جھیلے میں گولے گولے ایک دم
ہاں ہاں
ہاں تو وہ ہمارا سپنا ہے ہم جائیں اور ایک اور ہے جو سعودی عرب میں مکہ مدینہ ہے نا
ہاں ہاں
وہ مکہ مدینہ بھی منے جانے کا ارادہ ہے میرا
اچھا
دیکھیے اس کے لیے تو ہم لوگ ہیں اپنے ہی سب رشتے دار لوگ سے میرے گھر سے ہو گئے میرے امی ابو میری بڑی آپا اور میرے میرے چاچا جان ہو گئے میرے ماما جان ہو گئے یہ سب مل کر جو ہے نا سے پلاننگ کر رہے ہیں ویزا پاسپورٹ بنانے کا پرو پروسیس جاری ہو گیا ہے تو جیون میں ایک بار
صحیح بات ہے ضروری ہے نا
ہاں ہاں اور بتائیے کچھ اسپیسل خان پان بن رہا ہے اپ لوگ کے گھر میں کہ ابھی میں نے جو نارمل کھانا ہے وہی ہمارے گھر میں تو بنا تھا- پچھلے سنڈے-
ہاں ہاں کھانا پینا اسپیشل بن رہا ہے
اپ پچھلے ہی سندھک پچھلے ہی سنڈے کو- بنائے تھے ہم مٹن بریانی-
اچھا
مٹن بریانی بنائے بکرا حلال کی ہے اور بہت لوگ سب پاس کے لوگ کھائے بھی -
ہوں
پھر تو کروار کو اسپیسل بنتا ہے سوائی بنتا ہے پھر کباب بنتا ہے-
اچھا
ہوں تو اس پاس کے جتنے مسجد میں بھی مولوی ہیں ادھر ا جان دیتے ہیں تو ان کو بھی بلا لیتے ہیں ان کو بھی کھلا پلا کے ایک دم تب بھیجتے ہیں-
تو یہ سب ہائے اور - سوچ رہے ہیں کہ ادھر پلامو ضلع میں جتنا گھومنے والا جگہ ہے وہاں گھومتے
ہاں
اور باقی بزنس بڑھاتے اور یہی سب میں لگے ہوئے ہیں کہ ابھی فی الحال بجنس بڑھا لیں بزنس بزنس بڑھانے کے بعد کچھ انکم ہو جائے گا تبھی ن کہیں جائیے گا ہاتھ میں پیسہ رہے گا تب ن-
ہاں- ہاں صحیح بات
اب فیملی بی بی بچوں کو گھمانا ضروری ہے سمجھ لینا -
ہوں ایک دم ایک دم ضروری ہے -
سال بھر ایک سال- چ مہینہ ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا باہر بھی ادمی گھوم کے ا جائے تھوڑا سا منند جو ہے نا وہ پورا فری ہو جاتا ہے
ہوں ہوں ہ ایک دم
ہوں کہیں اپ کا گھومنے گھومنے کا پلاننگ ہے ابھی کی- ابھی م نے گھر میں ہی کام کاج میں پورا بزی وست ہیں
تو تھوڑا سا ادھر گاڑی کے کام میں بجے ہیں ٹھیک نا اس کے بعد ادھر سے تھوڑا سا فری ہو لیتے ہیں-
ہوں- ہوں
اس کے بعد پھر ہم بتائیں گے- کہیں چلنا ہوگا تو ساتھ میں چلل جائے گا-
ضرور ضرور ہاں گجرات - گجرات طرف ہی جانا ہے گجرات کا کچھ جو ہے نا مطلب جو سمندر کنارے ہے-
ہاں ہاں ہاں
ہاں ادھر بھی جانا ہے اور گجرات میں دال میں ہم لوگ ادھر نمک کھاتے ہیں نا وہ لوگ دال میں چینی ڈال کے کھاتے ہیں
اچھا
ہاں ایک طرح سے کہ سکتے ہیں میٹھی دال ہے وہ ارہر کا دال میں بھی چینی مونگ کا دال میں بھی چینی مسور کے دال میں بھی چینی
اچھا اچھا
وہ بھی سواد چکھ لیں گے کیسا ہوتا ہے
ہاں ہاں
مین ہے کہ ہم لوگ کام ہم لوگ اتر بھارت میں پڑتے ہیں نا ادھر ہو گیا تو اب ادھر کا کھان پان الگ ہو جاتا ہے تھوڑا سا
ہوں ہ
ساؤتھ میں ہو جاتا ہے کہ اڈلی سانبھر ڈوسا یہ سب چلتا ہے ادھر
ہاں ساؤتھ میں چلتا ہے
ہاں ساؤتھ میں ادھر چلتا ہے اور ادھر اتر بھارت کا تو ہم لوگ کا چاول دال سبزی بھجیا چوکھا چٹنی اچار یہی سب چلتا ہے جی نارملی جو جنرلی بنتا ہے
ہاں ہاں ہاں
ہاں تو ڈھوکلا یہ سب ساؤتھ کا کھانا ہے ڈھوکلا ڈھوکلا ہو گیا ڈوسا ہو گیا اڈلی ہو گیا سانبھر ہو گیا
ہاں
چلیں گے کبھی ساؤتھ طرف بھی گھومنے چلیں گے کشمیر سے کنیا کماری ب تک یارا میں جو ہے نا پورا کھانے پینے ہر جگہ کا کھانا پینا کا سواد لیتے اورب آرام سے گھومتے ہوئے اپنے گھر آئیں گے
ہاں
اور بتائیے آپ کا جو بجنس تھا مرغی والا وہ بڑھیا چل رہا ہے کہ م نے ابھی مندی چل رہا ہے
نہ نہ مرغی والا بجنس چل رہا ہے اچھا
ہاں ہاں ہاں
اور سوچ رہا ہے نا کہ بکت کا بھی فورم کھولنے کھولنے کے لیے سوچ رہے ہیں
سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا سوچے تو ہمارے من کے بات آپ کہہ دیے ہم بھی یہی پلاننگ کیے ہیں کہ اگلا نیکسٹ میرا بزنس بطکے والا ہوگا بتخ پالیے ہاں بتخ پالے اس کا انڈا بھی ہوگا اور اس کا بتخ بکتا بھی ہے بتخ کا میٹ جو ہے
ہاں
ہوں بکتا بھی ہے بڑھیا مرغہ سے ہم کو بڑھیا لگتا ہے یہ جو بوائلر مرغا ہے نا اس سے اس سے بہت بیسٹ ہے بتاؤ
ہاں ہاں ایک دم ایک دم بڑھیا رہتا ہے اس سے
ہاں
اور بتائیے افروز جی آپ کا گھر میں سب خیریت ہے نا
ہمارے گھر میں سب اللہ کے رحم و کرم سے ان کے فضل کرم سے سب صحیح ہیں سب خیریت ہیں کہیں کوئی دقت نہیں ہے ابھی تک میرے اب ابو کا عمر چھیاسی سال ہو گیا ہے لیکن پھر بھی ابھی میں نے اللہ کے کہ لیجیے کرمو کرم سے ایک دم سوستھ ہیں بڑھیاں ہیں من گیان بڑھیا ہے م نے اوپر والا جو ہے نا اچھا کرم کیے ہیں تو اچھا ہی پھل کا ہم لوگ ارادہ کرتے ہیں اوپر والا سے
ہاں ہاں
پٹری اچھا ہاں تو ابھی تک تو اوپر والا ہم لوگ کے ساتھ ناانصافی نہیں کیے ہیں ابھی تک ہم لوگ کے ہم لوگ کے ساتھ بہت اچھا منے ہر چیز اچھا ہو رہا ہے
ہاں ہاں
ہاں یہی سب مان چل رہا ہے اب کیا کیجیے گا زندگی ہے تو بھاگ دوڑ تو ہے ہی
ہاں زندگی میں تو بھاگ دوڑ لگا ہوا ہے
ہاں مان زندگی مل گئی ہے تو اس کو تو کسی بھی طرح سے خوش رہ کے جی کے نکل جانا ہے
ہاں
ہاں ہاں تو یہی سب ہے کہ جتنا بھی ہمارے چھیتر میں علاقہ میں گھومنے کا جگہ ہے جتنا پرکار کا کھان پان ہے سب کا سب کا سواد لیتے ہوئے سب کا مزہ لیتے ہوئے جو ہے نا مان زندگی کا آنند لینا ہے اور اپنا بزنس اپ اپنا کر کمانا جتنا بھی ہے زندگی بھر تو کمانا ہے یہ ہے وہ تو جانے جان ہیں کہ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیا ہے کہ نہیں
ہاں
ہاں تو یہی سب چل رہا ہے آپ بھی لگے رہیے کچھ نہ کچھ بزنس ہو یا پڑھائی لکھائی بھی آپ کا ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں تو پڑھائی لکھائی میں بھی کوشش کیجیے کہ کچھ گورنمنٹ گورنمنٹ سیکٹر میں کہیں کچھ نوکری ووکری پراپت کیجیے
ہاں اس کا پریاس لگے ہوئے ہیں
ہاں ہاں ضرور ضرور
ہاں
ایک دم لگے رہیے بنداس لگے رہیے
ہاں اس کا
ایک دم لگے رہی ہے ابھی بہت سارا سرکاری ویکنسیز بھی آنے والا ہے جھارکھنڈ میں ببب اور جھارن ج جھارکھنڈ حکومت جو ہے نا سے خاص کر کسانوں کو بہت لابھ دے رہی ہے ابھی سولر ہے سولر دے دے رہی ہے پھر سرکاری گائے دے دے رہی ہے کم دام میں پیسہ بہت کم لگتا ہے کسانوں کا
ہاں
ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا گائے دے دیتی ہے وہ گائے بہت اچھا کوالٹی کا نسل بہت اچا اچھا نسل کا دیتی ہے تو دودھ اتپادن بھی ہو جاتا ہے سب چلتا ہے
ہاں ہاں
ہا تو گاؤں میں گھر ہے تو یہ بھی کیجیے میں نے گائے ہوئے سرکاری گائے فارم بھراتا ہے آن لائن گ فارم وارم بھر کے جو ہے نا ایک دو گو بڑھیا نسلک ہے گائے بھی نکلوا لیجے ملتا ہے چیاکی میں آئے گا گائے آپ
ہاں ہاں بلاک کے تحت سے ملتا ہے
ہاں لا کے آرام سے ا اس کو پالے دودھ اتپادن کیجیے اور مھا سینٹر میں سارا دھ سارا دودھ کو من